اللام و علکم
حس آمدید کیسے ہیں آپ وعلیکم الس اللام آپ خیریت سے ہیں
ہاں سب کہہ رہے ہوتے ہیں ابی جان امی جانبو ابو جان بھائی جان
ماشاء اللہ ہمارے گھر میں ہمارے والد والدین ہمارے چھوٹے جو بھائی جان ہیں بڑے بڑی جو ہماری آپ ہیں اور سبھی چاچا چاچی سبھی بہترین ہے اچھے ہیں الحمد للہ
جی جی تو آج ہم کیا ہے کہ آن لائن شاپنگ کے بارے میں بات کریں گے
جی جی بتائیے پر مجھے تو آف لائن شاپنگ زیادہ بہتر لگتا ہے جو خریداری جو ہوتی ہے ہماری
جی تو آپ تھڑا میرے کو سمجھائیں گے آن لائن شاپنگ اور آف لائن شاپنگ میں ہمیں کیا فائدہ کیا گاٹ اننا با کو ہوتا ہے
اگر ہم اپنا نفع نقصان دیکھیں تو میں تو یہی سجیسٹ کروں گی کہ آج کل کی جو نئی جنریشن ہے جو نئے بچے چ ہیں ہمارے جیسے کہہ سکتے ہیں جو بیس برس کے ہیں تو ایسے بچوں کو تو آن لائن چیزوں کا ہی چسکا لگا ہوا ہے انہیں اس میں ایک خیر برکت اور روچی ہوتی ہے رونق اننییں میں لگتی ہے بٹ ہمارے جیسے جو تھوڑے
اور زیادہ عمر کے لوگ ہیں یا ہم سے زیادہ عمر کے جو لوگ ہیں وہ پرانے طریقوں پہ پرانے رویوں پہ وشواس رکھتے ہیں ان کا یقین انہیں چیزوں پہ ہے کہ آپ مارکیٹ جائیے بازار جائیں چیزیں دیکھیں چیزیں دیکھنے کے بعد پھر کچھ خریداری کریں تو ان کے کا جو یقین ہے وہ اس طریقے سے ہی ہے تو آپ کے گھر میں کس طریقے کی چیزیں چلتی ہیں جناب
جی ادھکتر تو ہم آف لائن شاپنگ ہی زیادہ کرنا پسند کرتے ہیں پر جب کبھی جیسے ہمیں کچھ کام کی جلد دی ہے تو ہم آف لائن شاپنگ کرتے ہیں ہمیں آف لائن اگر ہم کو جلدی نہیں ہے جو آرام سے آ جائے گا آن لائن کر کے ڈال دو تو جب کبھی آن لائن شاپنگ کر لیتے ہیں پر ایسا ہوتا ہے جی کہ جب ہم آن لائن شاپنگ کرتے ہیں تو ہمیں ایسا ہوتا ہے کہ ایپ آوں پر جو آن لائن ایپ ہوتے ہیں نا
جی جی جی
تو ان میں کیا ہوتا ہے کہ ہمیں بہت ہی بڑھیا کوالٹی میں دکھایا تھا پروڈکٹ
جی
جیسے ہم کچھ بھی دیکھے سوز ساڑی جو لیڈیز جینٹس کپڑے
جی
تو ہمیں ا بڑی ہیوی کوالٹی میں دکھایا جاتا ہے جب ہمارے پاس ریسیو ہوتا ہے وہ پروڈکٹ تو بہت ہی لو کوالٹی میں ریسیو ہوتا ہے
جی
اس لیے میرا آن لائن شاپنگ سے تو منی ہٹ گیا بہت بیکار لگتا ہے میرے کو آن لائن شاپنگ اور آن لائن شاپنگ میں یہ ہوتا ہے جی آن لائن شاپنگ میں یہ ہوتا ہے نون ان کا پیسہ کتنا جتنا پیسہ ہے اتنا ہم کو دینا ہوا اس کے بعد پروڈکٹ ٹ ہمارا چاہے کیسا بھی نکلا پھٹا نکلے یا کیسا بھی نکلے اور ایسا ہوتا ہے جب پروڈکٹ اس کو ہم ریٹرن بھی کرتے ہیں جی تو کئی بار تو ایسا ہوتا ہے کہ ریٹرن بھی نہیں ہوتا پروڈکٹ ہمارے پیسے بھی گئے ہو
جی جی جی جی یہ جو آن لائن جو چیزیں ہوتی ہیں جو آن لائن لوگ اپنے یہ کاروبار کچھ چلاتے ہیں تو دیکھیے یہ تو کچھ چالکی کے ساتھ بے شک اپنے کاروباروں کو چلاتے ہیں یہ اگر دیکھا جائے تو آن لائن کافی لوٹا ماری دیکھنے کو مل جاتی ہے بٹ میرے خیال سے بھی جو خود سے بازار جا کے جو ایک خریداری کرنے کا جو مزہ ہے جو خیر ہے تو وہ اس آن لائن جیسی چیزوں میں نہیں ہے حالانکہ ہمارے خود کے جو ہمارا جو گھر ہے اور ہمارے میرے جو چھوٹے بھائی جان ہیں اور چھوٹیے اپی جان ہیں
جی
خود بھی جو آن لائن کی چیزیں ہیں ان میں کافی زیادہ ان کا دل لگا ہوا ہے تو دیکھنے کو یہی ملتا ہے بٹ ہمارے جو نئے جنریشن کے لوگ ہیں ان کو تو ہم نہیں سمجھا سکتے ہیں خیر بٹ ہمارے لیے تو نہیں ہے میں خود بھی اپنے ایکسپیریئنس سے یہی بول سکتی ہوں کہ آپ مارکیٹ میں جا کے چیزیں لینا آپ کے لیے بہت بہتر ہے
جی ہاں یہ ایسا ہوتا ہے کہ آن لائن شاپنگ اب نیو جنریشن والے لوگ زیادہ پ پکڑ رہے ہیں
جی
جی ان کا کیا ہے کہ یہ آلسی لوگ ہیں آل آلس بھرا ہوا ہے ج نیو جنریشن کے لوگوں میں
پکچی
اس لیے یہ کیا کرتے ہیں کہ گھر پہ بیٹھے بیٹھے جو کہیں کون بازار جائے گا کون یہ دو تین متر جائیں گے ساتھ میں پریشان ہویں گے دھوپ پڑ رہی ہے اس لیے چو گھر پہ ہی منگا لیتےے آن لائن کر کے
درست فرمایا آپ نے
ا اور جی ایسا ہوتا ہے تو جیسے ہمارے گھر میں کوئی رشتے دار آیا
جی
تو میں ان کے لیے ناشتہ پانی بنے میں تھوڑا ٹائم لتا ہے قب گھنٹہ آدھ گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ خراب ہوتا ہے تو ایسا ہوتا ہے کہ چلو آن لائن زومیٹو بلینکٹ وغیرہ فرو فروٹ فاٹ والی ہوتی ہے نا یہ
جی جی جی
تو ان سے آن لائن کر کے منگا لیتے ہیں قریب آدھ گھنٹے پ دس پندرہ منٹ میں ریسیو ہو جاتا ہے
جی
اس لیے آن لائن بلینک کھانے پینے کی ویوستھا یہ ہوتی ہے یہ تو بیسٹ ہے پر جی آن لائن شاپنگ والا یہی سسٹم خراب ہے جی میرے حساب سے تو آف لائن شوپنگ سب سے بیسٹ ہے
صحیح بولا آپ نے مجھے بھی ایسے لگتا ہے کہ یہ سارے ایپ ہمیں کہیں نہ کہیں ایک آلس کا سبب بن رہا ہے ہمارے معاشرے کے لیے اور امید تو یہی ہے کہ ہمیں اتنی ہدایت خود سے ہی لینا چاہیے کہ نعمت کی ذرح چیزوں کو یوز کیا جائے تو وہ فائدے مند ہوتا ہے اور انہیں چیزوں کو گندی عادت کی طرح اپنے ذہن میں ڈال دیا جائے تو آنے والے دیر آنے والے وقتوں پہ صرف ہمارے لیے نفع نقصان ہی دیکھنے کو ہمیں ملے گا اور کوشش تو یہی ہونی چاہیے یقینا کہ ان چیزوں کو صرف ضرورت ضرورت پہ ہم استعمال کریں جیسے کہ ہمیں کوئی بڑی مجبوری آ رکھی ہے ہمارے گھر کوئی نہیں ہے تو ٹھیک ہے آپ نے کھانے کے لیے منگا لیا آپ نے ناشتے منگا لیا لیکن ان چیزوں کو کو عادت بنا لیں گے تو اس سے بہت ہی سارے نفع نقصان ہیں انسان آلسی ہوتا ہے جو گھر میں ہماری جو والدائیں ہوتی ہیں اور جو ہمارے چ کےھ بچے ہوتے ہیں انہیں کام کرنے سے وہ دور بھاگتے ہیں اور جو ہمارے ہمارے ہمیں جو صحت کے ساتھ ہمارے کھلواڑ ہوتا ہے وہ بھی ایک الگ ہی طریقے کا نقصانات ہیں اور اس کے بعد بھی ہمیں جو تھوڑے سے اماؤنٹ میں چیزیں آتی ہیں اس میں بھی آپ کو کو اتنے لوگوں کو دینا ہوتا ہے اس سے بہتر تو میں یہی سمجھتی ہوں کہ آپ گھر پہ ہی کچھ بنائیں لوگ ساتھ بیٹھیں گے آپ لوگوں میں کچھ اچھی گفتگو ہوگی گھر پریوار میں پیار بنے گا پیار بڑھے گا اور ساتھ ہی ساتھ جو چیزیں بنی ہوتی ہیں تو اس میں پیار کے ساتھ ساتھ سواد بھی ہوگا اور یہ سب آپ کی صحت کے کے لیے بھی بہت اچھا ہوگا تو بس یہی سب میرا ماننا ہے
جی جی آپ نے بہت اچھا فنمارے ہیں بولیے اور جی ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ہم آن لائن کچھ پھل فروٹ منگاتے ہیں آن لائن پیزا وغیرہ منگاتے ہیں تو ہمیں یہ تو پتاہ نہیں ہے جی کہ پروڈکٹ ہمارا کب کب بنا رکھا ہے
جی
کیا پتا وہ کیسے بنا ہے اس میں کوئی کچھ فتاڑو وغیرہ تو نہیں ہے یہ تو ہم کو پتا نہیں ہے جی اس لیے آف لائن شاپنگ کرنی چاہیے گھر پہ کھانے پینے چیز جو ادھکتر گھر پہ بنانی چاہیے اس میں اپنے حساب سے سب ایسے کوئی چیز بنا رہے ہم مصالحے والی تو اپنے حساب سے مسالحہ ڈالیں گے تو وہ بیسٹ لگے گا وہاں سے کیا پتا کیسا مسالہ آ رہا ہے جیٹر کےل
جی
جی بولیے
جی میرے بابا جان بھی میرے بابا ج میرے بابا جان بھی بہت محبت سے ہمیں یہی چیز سمجھاتے ہیں خیر میرا تو میرا تو جو دل ہے ان چیزوں میں اتنا لگا نہیں ہوا ہے باہری چیزوں میں نہ ہی شاپ پنگ سے نہ ہی کھانے کزانے کی چیزوں سے بٹ میرے جو چھوٹے بھائی جان ہیں چھوٹی اپپی جان ہیں وہ ضرور ان چیزوں کے لیے بہت عزت کرتے ہیں میرے ماں میرے ابو جانے اما جان سے تو میرے جو ابو جان ہیں وہ بہت محبت سے بہت شفا کے ساتھ انہیں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ بیٹا ان چیزوں پہ دل نہیں لگاؤ بیٹا تھوڑا آلسی آلس کو چھوڑو تھوڑا باہر کے ماحول میں جایا کرو بازار سے خریداریاں کیا کرو کھانا پانی ہے تو والدہ آپ کی اتنا اچھا بناتی ہیں آپ کی آپ کی اتنی مدد کرتی ہیں آپ گھر کے کھانوں میں انٹرسٹ دکھایا کرو آپ اس میں زیادہ روچی لو دل سے کھاؤ اچھے تندرست رہو خوش رہو بٹ آپ جانتے ہیں آج کل جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ کتنے زدی ہو چکے ہیں ماں باپ کی باتوں کو وہ اتنا نہیں مانتے ہیں تو بس کوشش وہی ہے کہ کہ اللہ جلدی سے جلدی ان سب کو نیک ہدایت دے اور نیک راہ پہ جانے کی توفیق دے اور انہیں اچھی اچھی چیزوں کی سمجھ آئے میرے ابو جان بہت ہی زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ میرے جو چھوٹے بھائی بہن ہیں ان کو صحیح توفیق ملے صحیح طرف جائیں پڑھائی لکھائی پہ دھیان دیں اچھا گھر کا کھانا کھائیں تندرست رہیں خوش رہیں بٹ ان بچوں کو پتہ نہیں باہر کی چیزوں میں کیا خوشی ملتی ہے
جی جی بہت اچھا پرما رہی ہیں آپ
پچھی
جیسا ہوتا ہے کہ باہر کا کھانا کھاتے ہیں تو میں بیما جب باہر ہم کو ایسا ہوتا ہے کہ باہر کا کھانا کھانا نہیں کہاںا آ جائیے جیسے اس سے ہمارا اپنا فیوچر خراب ہوتا ہے اپنے کوئی بیماری بن جاتی ہے بڑھیا چیز نہیں بناتے ایک تو لوگ آلسی ہو گئے ہیں جس سے وہ ہلو آواز نہیں آ رہی ہے
جی جی میں آپ کو سن پا رہی ہوں آپ بتائیں پلیز
آپ کی بہت تھوڑی کم آ رہی ہے جی
ابھی آپ کو آواز آ رہی ہے میری میں میں تو خیر آپ کو پروپر سن پا رہی ہوں
ہاں جی ہلو
جی جناب بولیے
جی بہت ساری میری
جی جی بالکل آ رہی ہے
جی اپنا خیال تو یہی ہے کہ ہم کو اپنے نیو جنریشن والے لوگوں کو سمجھانا چاہیے ہمارے بڑے بوڑھے بزرگ لوگ ہیں وہ تو سمجھاتے آئے ہی ہیں ہم کو ہم کو بھی ہماری جنریشن آئے گی ان کو سمجھانا چاہیے کہ بھائی آن لائن شاپنگ
پرانے آپ لوگوں کو دیکھے اتنا ہلکا کھانا کھا کے بھی اتنے تندرست ہوتے ہیں اتنے کام کر لیتے ہیں ذرا آلس نہیں ہوتی اور ہمارے اب کی جنریشن کے بچوں کو دیکھے ایسا لگتا ہے جیسے کہ اتنا اتنا پوشن کی کمی ہے نہ کوئی صحت بچتی ہے نہ کوئی رونق رہتی ہے چہروں پہ
جی جی آپ کی بات سے ہم سحمت ہیں جی ٹھیک ہے السلام علیکم
جی جی
جی اپکی بات سے سہمت ہے ہم